السلام کیا حال ہے بھائی آپ ٹھیک ہیں
شکر اللہ کاا میں تو ٹھیک ہوں آپ بتاؤ آپ ٹھیک ہ ہو
جی الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں آپ کے گھر میں ماں باپ بھائی بہن سب ٹھیک ہیں
شکر اللہ کا سبھی ٹھیک ہے آپ کے یہاں پہ سب ٹھیک ہے
جی بالکل ہمارے یہاں بھی سبھی ٹھیک ہے اور سنائیے اٹھ گئے آپ
میں تو صبح سویر جلدی اٹھ لیتا ہوں آپ کب اٹھے
میں تو دیر سے ہی اٹھا میں جلدی اٹھ نہیں پاتا کیونکہ میں اگر دیکھا جائے تو میں اور آپ کو بہت دیر سے سوتا ہوں تو اس لیے میں صبح پھر جلدی نہیں اٹھ پاتا
یہ تو لیکن بری عادت ہوتی ہے صبح دیر سے اٹھنا میرا یہ معمول رہتا ہے کہ اگر میں رات کو دیر سے بھی سو جاؤں تو میں صبح جلدی ہی جاگ جاہتا ہوں
جو بالکل بہت خوب ہے اگر آپ جلدی اٹھ پاتے ہیں تو یہ تو بہت ہی اچھا رہتا ہے اگر دیکھا جائے صحت کے لیے صبح جلدی اٹھنا ہماری جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے بہت ہی فائدے مند ہے
ہاں بالکل صحیح فرمایا آپ نے
اور جب ہم جلدی اٹھتے ہیں تو ہمیں جو ہلکی پھلکی اگر ہم ایکسرسائز بھی کر لیتے ہیں یا واک وغیرہ پہ چلے جاتے ہیں تو اس سے جو ہمارا جو دن ہے وہ اچھا گزرتا ہے صبح اس کی جو تازہ آوار ہے تی اس کی جو صبح کی تازہ ہوا رہتی ہے اس سے بھی ہمارا دماغ دل اچھا ہو جاتا ہے جس سے کہ ہمارا دن اچھا گزرتا ہے پورا اجا سے بھرپور دن ہمارا گزرتا ہے
بالکل صحیح فرمایا آپ نے میں آپ کو مجھ مجھے اس بات پہ اپنا ایک قصہ یاد آ گیا جیسے کہ میں نے کہا میرا معمول رہتا کہ میں صبح
سہی
سویرے اٹھتا ہوں بہت جلدی اٹھ ہوں تو میں کرتا ہوں کرتا ہوں کام میں پھر نکلتا ہوں باہر میدان میں پھر صبح کی سیر کرنے جاتا ہوں میں ہر روز تقریبا جب صبح تھوڑے جب صبح سورج نکلتا ہے تو اس وقت پہ میں پھر اس کے بعد ہی نکلتا ہوں صبح سیر کرنے تو میرا یہ معمول رہ چکا کا تھا کافی دیر تک اور اس وجہ سے میں تازگی محسوس کرتا تھا صبح صبح نکلنا صبح ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہے تاز جسم کو تازگی محسوس ہوتی اس سے میری ذہنی طبیعت بھی ٹھیک رہتی تھی میری جسمانی طبیعت بھی ٹھیک رہتی تھی لیکن کچھ عرصے بعد ہوا کام میں مصروف ہو گیا تھا تھوڑا تو میں کچھ ایک دو ہفتوں کے لیے صبح پھر نہیں نکلا باہر سیر کرنے کے لیے تو اس سے مجھے یہ دقت ہوئی کہ جب میں صبح پھر نہیں نکلتا تھا باہر تو میرا دن بہت زیادہ سستی میں گزرتا تھا میں دن میں سست رہتا تھا مجھے دن میں تازگی محسوس نہیں ہوتی تھی یا اس اس کے بعد میں تھوڑا تھوڑا بیمار ہونے لا مجھے احساس محسوس ہونے لگا کہ میری ذہنی طبیعت بھی خراب ہونے لگی ہے ذہنی دباؤ بھی ہونے لگا ہے ذہن پہ برا اثر پڑ رہا ہے کیونکہ معمول رہ چکا تھا میرا صبح جلدی اٹھنے کا اس وجہ سے میرا معمول جو خراب ہوا تو اس وجہ سے میری جسمانی طاقت بھی کم ہوئی اگر دیکھا جائے تو میری صحت خراب ہوئی اس وجہ سے لیکن پھر جب میں میں نے کیا کام میں دو ہفتے بعد پھر واپس یا کام پھر واپس سے نک نکلا صبح پہلے پہلے دنوں میں تو پھر تھوڑی سی پریشانی ہوئی صبح واپس سے جانے میں کیونکہ آپ کو یہ آپ یہ خود بھی محسوس کر پاؤ گے جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد پھر چھوڑ دیتے ہے پھر جب واپس سے وہ کام ہم شروع کرتے ہیں تو پہلے پہلے اس میں تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے لیکن شکر اللہ کا پھر اس کے بعد میں نے واپس سے کیا شروع صبح سیر پہ نکلنا پھر کیا کام پھر صبح آتا تھا پھر وہاں سے واپس تو میں نے واپس سے اپنا معمول ایسا ہی رکھا تو تب سے میں صحت مند ہوں آپ سے تب سے میری صحت بھی ٹھیک رہی رہی میرا ذہنی دباؤ بھی کم ہو چکا ہے اس سے اور دیکھا جائے تو میرا دن کافی کافی زیادہ اچھے سے گزرتا ہے
جی بالکل بالکل اگر جی بالکل بالکل اگر دیکھا جائے تو اس کی صبح کی سیر جو ہے اس کی اہمیت بہت رہتی ہے تو اگر دیکھا جائے انسان کو وقت کی اہمیت سمجھ آتی ہے اس سے جلدی اٹھنے سے ہمارا دن لمبا لگتا تھا اور انسان کے پاس جو اپنی ضروری کام مکمل کر کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت رہتا ہے تو جو لوگ صبح ہی اپنے دن کی جو جو ان کو دن میں کام رہتے ہیں اس کے مطلب متعلق سوچتے ہیں اور اسك متعلق پلاننگ وغیرہ کرتے ہیں وہ اپنے کام وقت پر ختم کر لیتے ہیں تو اس عادت سے جو ہماری جیسے آپ کہہ رہے تھے سستی وغیرہ نہیں رہتی تی تو سستی وغیرہ بھی کم ہوتی ہے اور وقت ضائع نہیں ہوتا بڑی چیز تو یہ ہے اور اس سے انسان کو یہ بھی پتہ لگتا ہے وقت کی قدر کرنے والا انسان زندگی میں اکثر کامیاب ہوتا ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ جو وقت کی قدر کرتا ہے وہ زندگی میں کامیاب ہوتا ہے ہے تو اس سے ہمیں وقت کی قدر بھی اس سے ہمیں وقت کی قدر قدر بھی سمجھ آتی ہے اور اس سے دیکھا جائے تو ہمار زہنی سکون بھی برقرار رہتا ہے تو یہ ہمارے جیسے ہم صبح اٹھتے ہیں تو یہ اچھی عادتیں بھی اس سے پیدا ہوتی ہیں جیسے دیکھا جائے صبح جلدی اٹھنے سے انسان میں ایک قسم کا ڈسپلن اور ذمہ داری کا احساس پیدا کرتا ہے جو لوگ روز ایک ہی وقت پر اٹھتے ہیں ان کا روزمرہ کی زندگی میں جو مناظم ہوتے ہیں وہ اپنے کام وقت پر کرتے ہیں اور ہر کام کی جو پلاننگ ان نے کی ہوتی ہے اچھی طرح سے کرتے ہیں تو یہ عادت ان کی شخصیت کو مضبوط بناتا ہے
مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے کہ آپ نے اگر ایس آپ اگر صبح کبھی جلدی اٹھے ہوں گے آپ نے تو کہا کہ آپ تھوڑا سا دیر سےے آپ صبح جلدی نہیں اٹھ پاتے ایسا تو ہمیشہ سے نہیں رہا ہوگا کا رہا ہوگا
جی جی جی جی بالکل
پہلے جلدی اٹھتے ہوں گے آپ نے دیکھا جب ہم صبح جلدی جلدی اٹھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ہمارا دن کافی زیادہ اچھا رہتا ہے اور اس سے جو ہمیں دن میں کام کرنے ہوتے تو وہ کافی زیادہ اچھے سے ہو جاتے اور ہمارا کافی زیادہ ا ٹائم بچ جاتا ہے آتے تک جب ہم صبح کام کرتے ہیں جب ہم صبح سویرے اٹھ کے پھر کام پہ جاتا ہے جو ہمیں کام کرنا ہوگا جلدی جلدی سے کام کر ہیں اس میں تھکاوٹ بھی کم ہوتی ہے کیونکہ ہم دن صبح جو جلدی اٹھ کر پھر باہر اگر سیر کے لیے جاتے ہیں تو ہم ہم تازہ محسوس کرتے ہیں اسے ہم کام بھی اچھے سے کر پاتے ہیں اور ہمارا کام جلدی جلدی سے ہو جاتا ہے اس کے برعکس اگر کوئی شخص صبح دیر سے اٹھتا ہوگا پھر دیر سے اپنا کام شروع کرے گا تو اس کے کام مکمل نہیں ہوتے اور وہ کام اچھے سے نہیں کر پاتا ہے
جی بالکل بالکل اگر دیکھا جائے میں اپنی ہی بات کر لوں تو اگر میں تو اکثر اب ان دنوں دیر سے ہی اٹتا ہوں تو جب بھی مجھے کوئی کام کرنے رہنا ہے جانے رہتا ہے تو میرے کام میں دیری بہت ہو جاتی ہے پہلی بات تو یہ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ کام وقت پہ مکمل ہو نہیں پاتا کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ صبح جلدی اٹھ جاؤ پھر جب میں جلدی نہیں اٹھ پاتا پھر دیر سے اٹھنے کی وجہ سے جو میرا وقت ہے وہ کم رہتا ہے میرے پاس تو پھر میں باقی کاموں میں بھی ملوث ہو جاتا ہوں پھر جو میں نے سوچا ہوتا ہے کہ یہ کام مجھے کل مکمل کرنا ہے وہ مکمل نہیں ہو پاتا اس سے دیکھا جائے جی بالکل بالکل اور ا دیکھا ج ان جلدی اٹھتا ہے ان کا جو اکثر اپنے دن کا آغاز ہوتا ہے وہ پوری انرجی کے ساتھ کر پاتے ہیں وہ کام اور جو مشکلیں ہوتی ہے وہ کم پہلے جو پہلے کے مقابلہ اگر دیکھیں جے پہلے کے مقابلے تو ان کی جو مشکلیں ہے وہ کم رہتی ہے جیسے کہ میں اپنی ہی بات کر لوں تو میں دیر سے اٹھتا ہوں تو میرے کو جو کوئی بھی کام کرنے میں ہے بہت ہی زیادہ دقت ہو جاتی ہے کیونکہ میں پورے دن سستی محسوس کرتا ہوں ہوں اور میرا من بھی نہیں رہتا کہ میں یہ کام کروں تو دیکھا جائے تو اس کی وجہ سے بہت سارے نقصانات ہیں دیر اٹھنے کی وجہ سے
مجھے ایک بچپن کا قصہ یاد آتا ہے آ رہا تھا ابھی اسی بات پر جو ہم صبح جلدی اٹھنے کی بات کر رہے ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں اسکول میں امتحان ہوتا تھا تو پھر ہم کرتے تھے کام اگر ہم شام کو پڑھتے تھے پھر کچھ پڑھائی رہ جاتی تھی تو ہم صبح جلدی اٹھ کر پڑھتے تھے اور اس سے مجھے یاد آ رہا ہے کہ جو ہم صبح پڑھتے تھے وہ ہمیں مکمل یاد رہتا تا تھا اور صبح ہم جلدی جلدی پھر وہ پڑھ پاتے ہیں س صبح ہمیں ذہن میں جلدی سے وہ بات رہ جاتی تھی اس کے برعکس اگر ہم شام کو پڑھتے ہیں شام کو ہمیں ہم سستی محسوس کرتے ہیں کیونکہ شام کو پھر انسان انسان کو شام کو تھکاوٹ ہوتی تھی تو شام کو اچھے سے نہیں پڑھ پاتے تھے ہم لیکن جو ہم صبح پڑھتے تھے صبح جو ہم پڑھتے تھے وہ ہمیں بالکل برابر یاد رہتا تھا ذہن میں ہم نے کیا پڑھا ہے اور ہمیں زیادہ وقت نہیں لگتا تھا پڑھنے میں
جی بالکل بالکل اس سے تو ہماری پروڈکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے اگر دیکھا جائے صبح جلدی اٹھ رنے والے لوگ جو ہے وہ اکثر اپنے دن کا آغاز پوری انرجی کے ساتھ کرتے ہیں وہ جو مشکل کام ہے پہلے مکمر کر لیتے ہیں اور جو دن بھر زیادہ پروڈکشن مطلب زیادہ پروڈکٹیو کام رہتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں اور جلدی اٹھنے سے یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کام میں غلطیاں کم ہوتی ہیں اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں تو اس میں غلطی تیاں کم ہوتی ہیں اور جو ہمارے فیصلے ہیں اس کام کے متعلق وہ بہتر ہوتے ہیں اسی وجہ سے اسی وجہ سے اگر دیکھا جائے تو بہت سے کامیاب جو تج تاجرت ہیں تجارت ہیں اور جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں وہ جلدی اٹھنے کی عادات کی کو اپنی نہا نے کامیابی کا اہم راز مانتے ہیں
ہاں بالکل جو جتنے بھی کامیاب ترین تاجر ہے جتنے بھی کامیاب ترین طلبہ ہے جو کامیابی حاصل کرتے ہیں وہ یہی کہتے کہ ہم صبح جلدی جلدی اٹھتے ہیں صبح جلدی جلدی اپنا کام شروع کرتے جس وجہ سے ان کے سارے کام صحی ہو جاتے اور ان کے پاس کافی وقت ہوتا ہے دن بھر کا
جی بالکل بالکل تو جلدی جب انسان روز جلدی اٹھتا ہے اٹھتا ہے اپنے ایک کام کی اپنے دن کی شروعات وقت پر کرتا ہے تو اس کا اپنے اوپر اعتماد بڑھتا ہے اور وہ آپ نے وہ آپ اپنے ہر کام میں بہتر طریقے سے انجام دیتا ہے اور اپنے جو مقصد رہتے ہیں کہ غریب جو اپنے مقصد رہتے ہیں ان کے قریب پہنچتا ہے
میرا ایک خیال ہے کہ ہمیں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہمارے گھروں میں ہمیں ان کو سکھانا چاہیے چاہے صبح جلدی جلدی اٹ کر ان کو آدی بنانا چاہے کہ صبح جلدی اٹھنے کا تاکہ وہ پھر بڑے ہو کر بھی صبح جلدی اٹھ پائے
جی جی جی ایک عادت بھی بنانی چاہیے بچپن سے ہی اگر عادت رہتی ہے تو انسان کو آگے جا کے جلدی اٹھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی
جیسے کہ میں اپنی بات بتاؤں گا مجھے بچپن سے پہلے صبح جلدی اٹھنے کی عادت تھی اس لیے میں آج بھی صبح جلدی اٹھ پاتا ہوں ایسے میں کئی ب باقی جتنے بھی ہمارے قریبی ہے یا جو ہمارے دوست ہے ان کو ہمیں یہ اطلاع دینی چاہیے کہ آپ صبح جلدی اٹھا کرے آپ کا دن بہت زیادہ اچھا گزر سکتا ہے اور آپ صحت مند بھی رہیں گے اور اس میں اضافہ اگر آپ یہ کریں گے آپ صبح جلدی اٹھ کر صبح سیر پہ نکلیں گے تو اس سے آپ کی صحت کافی زیادہ بہتر ہو سکتی ہے
جی بالکل بالکل بہت ہی اچھی بات کہی ہے آپ نے تو امید ہے کہ میں بھی اس بات پہ عمل کروں گا اور آپ تو ویسے کر ہی رہے ہیں اور آپ بھی اس بات کا مکمل طور پہ عمل کریں گے تو امید ہے آپ سے بات کا تو امید ہے آپ کو مجھ سے بات کر کر
مجھے آپ سے اس بارے میں بات کر کے بہت خوشی محسوس ہوگی
جی بالکل بالکل چلیے اللہ حافظ
خدا حافظ